ہیلو
السلام علیکم اور بھائی جان ٹھیک ہو
بہس بڑھیا آپ بتائیے س گھر میں کیسے ہیں سر
سب کھیل ہے تھا الحمد للہ سب ٹھیک ہے یہ بس میرے بھائی آپ نے کھانا وانا کھایا
جی جی کھا لیا آپ نے کھا لیا
جی جی بھائی جان کھایا آپ نے کیا کھایا کیا بنایا تھا
ہم نے سویابین کھایا سویابین اور روٹی
روٹی جی ماشاء اللہ سوب بہت اچھی ہوتی ہے سٹ کے لیے
جی جی بالکل بالکل اس میں اچھا خاصا پروٹین ہوتا ہے
جی جی بھائی جان ماشاء اللہ آپ میرے کو بتا سکتے ہو آپ کے وہاں موسم کیسا ہے
جی بالکل ابھی تو گرمی ہے فی الحال تو ابھی دھوپ نکلی ہے پھر بادل بھی ہے
بادل بھی احساس ہے ماشاء اللہ ہو سکے تو شام تک بارش ہو جائے آپ کے وہاں
ہاں ہو جائے شاید سے
اللہ کا رحم ہوگا تو بارش تو ہوگی
جی جی جی بالکل
جی جی بھائی جان ہم ہم کس ٹاپک پہ بت جی بھائی جان آپ سے بات کر رہا ہوں میں
جی اچھا اچھا اچھا اور آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے
کھانے میں سب کچھ پسند ہے بھائی جان کی کھ میں میرا تو یہ ماننا ہے کہ کھانے میں کبھی نقری نہ کرو کہ جو ملے وہ کھاؤ
جی جی بالکل مے سب سے زیادہ کیا پسند ہے آپ کو
ویسے تو ہمارے یہاں راجما چاول زیادہ یہ فیمس ہے تو میرے کو راجما چاول بھی پسند ہے
یہ چیز ک کرتا بات ہے جی جی
مجھ کو بتا سکتے ہو کہ جیسے کہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو لوگ ہیں کہ کچرا زیادہ کچرا زیادہ پھیلاتے ہیں
جی جی جی
تو بھائی جانا کہ سرکار کو کیا کرنا چاہیے کہ جس سے یہ تھوڑا سا رک جائے آپ نے دیکھا ہی ہوگا آج کل کہ آس پاس میں آپ آ بالکل بالکل آج کل آس پاس زیادہ کچرا پھینکتے ہیں کہ لوگ ڈسٹ بن ہو بھی بھاری گند پھینک دیتے ہیں کہ اس کا ریزن کیا ہے کہ جو بھی گھر والے ہیں جو بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کو بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے گھر کی جا کے وہاں پہ تھینکی اور آپ کو پت ہیے کہ کھیلنے اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ ڈسٹ بن تک پہنچتے ہی نہیں اور سیدھا باہر ہی کہیں پھینک دیتے ہیں تو بالکل بالکل میں چاہتا ہوں کہھر گھر والے ہیں جو بڑے ہیں کہ وہ ایک دو بار خود جائے ان کے ساتھ یہاں خود جا کے گند پھینکے ڈسٹ بین ہے نہ کہ باہر پھینکے اس سے کیا ہوگا کہ گند جو ہے کچرا ہے کہ وہ زیادہ پھیلے گا نہیں اور ایک بات یہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ گند پھینکتے ہیں بھائی جان وہاں پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ ہاں جو گند باہر پھینگے گا اس کو پانچ سو روپئے جرمانا ہے
جی جی جی بالکل بالکل
لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ایکشن نہ ہو کہ کسی پہ فائن نہ لگے تب تب تک تو کوئی رکے گا نہیں ب جان
بالکل بالکل صحیح بولا آپ نے
بھائی جان کے لکھنے سے کوئی فائن نہیں نہ لگتا ہے بھائی جان جب تک کسی کےو ایکشن نہ ہو فائن نہ لگے تب تک کوئی نہیں رکے گا بالکل بالکل جی جی جی ماشاء اللہ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک سرکار کسی کے فائن ایک دو پانچ چھ کے اوپر فائن نہ لگا دیجیے تب تک کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا وہ تو
جی بالکل بالکل بکل بالکل صحیح بولا آپ نے بہت سی
جی جی ماشاء اللہ اور آپ کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں سرکار سے کیا کہنا چاہتے ہو
چیز کے لیے یہ کرنا پڑے گا اور لوگوں کو مطلب فائن لگانا پڑ گا اچھے سے اسٹرکٹ ہونا پڑے گا سرکار کو اس پہ مطلب تھوڑا اسٹرکٹ رہنا پڑے گا اور پائی اچھے سے رکھے تاک کہ ورکرس بھی
جی جی جی ماشاء اللہ اور ایک بات کی سرکار کو بھی ہر گلی میں مر ہر محلے میں وہ ڈسٹ بین رکھنا چاہیے کہ تاکہ اگر کوئی کوئی باہر نہ جا سکے زیادہ دور کے آپ کو پت ہے کہ روڈوں میں لگے ہوتے ہیں کہ ان کو چاہے کہ ہر گلی میں ہر گلیوں میں لگائے کہ تاکہ
ککرے والی گاڑیاں بھی ہر جگہ بھیجیں
بالکل بالکل بھائی جان آج کل تو وہ بھی نہیں آ رہی ہے آپ نے دیکھ ہوگا ہمارے یہاں کی ایک دو مہینے سے تو کچرا کوئی اٹھا نہیں رہا تھا تو لوگ لوگوں کو ہی باہر نکلنا پڑا خود اپنی گنگ میں اٹھانی پھر بھی بھائی جان آج کل تو پھر بھی صاف کیا ہے کہ شکر ہے اللہ کی ان کو کچھ عقل دی ہے کہ گند صاف ہو گئی ہے نہیں تو آپ کو بھ جاں جہاں سے جن پہنکتے ہیں آج کل وہاں بےچارے جو چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے بچے ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں بس یہی ریزن ہے کہ جو گند بھار فینکر سے اتنی اتنی بیماریاں پھیل رہی ہے کہ کیا کریں کہ چھوٹے بچے بیمار ہو جاتے ہیں لوگ اب بڑے جو ہیں وہ تو اب تھوڑا سا ان کی باڈی ہے ایسے ہے کہ وہ تھوڑا سا ماننی ہوتے ہیں کیہ وہ سہ لیتے ان کی باڈی اب جو چھوٹے ہیں ان کی باڈی ابھی سییر نہیں کر پاتی کچھ کچھ بیماریاں
بالکل بالکل اور اس سے بیمار بھی پڑ جاتے ہیں جس سے پھر ان کا ہاسپٹل کے چکر کاٹنے پڑتا ہے پھر خرچہ بھی بہت آتا ہے اور جس سے مڈل کلاس بندہ پھر وہ خرچے مینٹین نہیں کر سکتا
جی جی ماشاء اللہ اب جو امیر ہوگا وہ تو علاج کر دے گا جو بچارا غریب ہوگا وہ کہاں سے آئے گا ویسے
بالکل بالکل صحیح بولا آپ نے بہت مشکل ہوتا ہے
بالکل بالکل بھائی جان اور آپ کے پاس کتا ہے
نہیں کتے نہیں ہیں ہم
ماشاء اللہ ضر آپ کے پاس کتا ہونا چاہیے کیونکہ ہر گھر میں کتا ہونا چاہیے اس کا بھی ریزن ہے اس کا بھی ریزن ہے بھائی جاناں کیونکہ دیکھو جو کہ آپ کی روٹیاں رہ جاتی ہے تو جس کے گھر میں کتا گہائی نہیں ہوگی تو وہ تو کو خراب ہو ہی جاتی ہے بھائی جان وہ تو پھینکنی پڑتی ہے اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی کتا ہوگا تو جو آپ کو روٹیاں بن جائیں گی آپ نے پانچ بنیا آپ نے چار ہی کھائی وہ ایک روٹی کتے کو دے دو گے تو بھ جان نہ پھر کھانے کا بھی ویسا ویسٹ نہیں ہوگا نا
جی بالکل اسی سے فائدہ ہمیں ہوگا جس سے ہم پنیہ کما سکتے ہیں
بالکل بالکل بھائی جان کی کسی بے زبار کو کھانا کھلانا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو آپ کے پاس اگر پانچ روٹی ہے چار کسی کو دینی چاہیے اگر آپ نے اگر آپ نے ایک کسی کو دیا آپ کو بھگوان چار دے گا
جی بالکل صحیح بولا آپ نے اگر جتنا ہم اچھا کام کریں گے اتنا ہمیں زیادہ ملے گا
بالکل بالکل کی کرم کر بالکل بالکل کی کرم کرتے رہو کہ پھل کا آپ دیکھو نہیں کیونکہ ایک دن ایک دن اللہ آپ کو پھل ضرور دے گا یہ نہیں سوچو کہ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ پھل کرو آپ گرم کرو پھل کی چنتا نہیں کرو لیکن اللہ آپ کو ضرور پھل دے گا لیٹ دے گا لیکن دے گا ضرور
ہاں بالکل بالکل صحی بتایا ہم نے بالکل
بالکل ماشاء اللہ بھائی جان آپ کے گھر میں کوئی باغ شاغ ہے جیسے
جی بالکل ہے بالکل پیڑوں کا باگ ہے
بالکل ماشاء اللہ کی سب کو میں تو چاہتا ہوں کہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ دلی بمبئی راجھ چان میں دیکھا ہوگا کہ آکسیجن کی کتنی کمی ہو رہی ہے کہ گرمی کتنی ہو رہی ہے
بالکل بالکل یہ سارے پیڑ کاٹنے کی وجہ سے ہوتے ہیں آج کل لوگ بہت پیڑ کاٹ رہے ہیں گھر بنانے کے لیے
جی جی ماشاء اللہ کہ وہاں کے لوگ ن زیادہ پیٹ کاٹتے ہیں اس لیے آپ کے وہاں دیکھا ہوگا دلی میں اگر آپ کبھی چاہو گے بھائی جان وہاں دیکھو آپ کے کبھی پیڑ دکھے گا ہی نہیں بس ریزن یہی کہ وہ ک کچھ چیزیں بنانے کے کے لیے پیڑ کاٹ دیتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ بناؤ چیزیں کہ لیکن اگر آپ نے پیڑ کاٹیں دس تو آپ آٹھ بھی لگا آٹھ سو لگانے چاہیے واپس جی جی بالکل صحی تھا ایک کانٹا بھی دو لگے بالکل بالکل ماشاء اللہ کی کا لگانے کا صرف لگانے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی جان لیکن ان کو پانچ چھ دن پراپر طریقے سے ان کو پانی چاہیے کیئر کرو کہ جب تک وہ اپنی جڑ پہ بالکل بھائی جان جب تک وہ اپنی جڑ پھر سے نہ پکڑے اور دیکھو بھائی جان آپ نے سنائی ہوگا کہاؤں لو لو آپ نے سنا ہوگا کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ زیادہ کم کم بیمار پڑتے ہیں کہ ریزن کیا ریزن کیا ہے کہ گاؤں میں نہ گاڑیاں ہوتی ہے نہ کچھ ہونا پلیوشن ہوتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کو آکسیجن فریش ملتا ہے صبح شام سب فریش ہی ہوا ملتا ہے اور جو باہر کے لوگ ہیں ان کو تو بھائی ج نا آج کل تو وہ مارکس والا آکسیجن لے رہے ہیں دلی میں
بالکل بالکل اور جی
اتنا آکسیجن کی کمی ہے گاؤں کے لوگوں سے ہم تو ہم بولتے ہیں کہ جو گاؤں کے لوگ بولتے کہ ہمیں شر جانا بالکل بھائی جان کی نہیں جاؤ کہ آپ کو نہیں پتہ کہ وہاں کی زندگی کیسے جی رہے ہیں لوگ آج کل ان کو دلی میں بالل بالکل بھیجاؤں کی گاؤں زندگی اتنی اچھی ہے نا کہ ماشاء اللہ کی اللہ نے ہمیں جنت میں پیدا کیا ہم تو اللہ کا شکر گزار ہونے چاہیے کہ ہمیں ایسی جگہ پیدا کہ ہمیں آکسیجن کا ماسک لینا نہیں پڑ رہا ہے ہمیں صحیح مظ صاحب بھائی تھا بالکل بالکل بھائی جان کی اب سب لوگ ایسا سوچے تو اگر دللی میں دیکھو بھائی جان کہ آپ بہت سارے گھر ہیں ہم تو ایگزامپل دے رہے ہیں اگر دس گھر ہیں دس گھروں میں سے اگر ہر ایک بندہ ایک ایک پیڑ لگائے تو کتنے ہر ایک پیڑ لگائیں گے تو سب ان کا بھی ٹھیک ہو جائے گا کہ فیوچر آج اگر ہم مانتے ہیں کہ آج وہ اپنے لیے اگر نہیں لگا سکتے پھر بھی پیڑ اپنے فیوچر اگر آج انہ نے لگا دیا فیوچر ان کے ہی بچے اور ان کا فیوچر لیں گے کہ سب فیوچر ٹھیک رہے جا کیونکہ پیڑوں کو ٹائم لگتا ہے آج وہ لگائیں گے تو فیوچر میں ان کے بچوں کے کام آئے گا ان کے ان کے بچوں کے بچوں کے کام آئے گا
جی جی
یہی مقصد ہے پیڑ لگانے کا اب اور بھائی جان آپ کے وہاں کیا فیمس ہے جیسے کہ دیکو ہمارے یہاں اخروٹ فیمس ہے سیب فیمس ہے آپ کےاںوں کو جیسا فیمس ہے یہاں پہ بھیج دیجیے اب اخروٹی ہے مطب اخروٹ انشاء اللہ آپ کیااں وہ کاغذی کاغذی بولتے ہیں کشمیری میں کاغذی اخروٹ ہیں جی جی بالکل جی ماشاء اللہ کیا آپ تو کلو بھیج سکتے ہو بالکل بالکل شکریہ ماشاء اللہ جناب آپ ہم آپ کو ایڈریس دیں گے نہیں ابھی تو نہیں جب آ روٹوں کا سیزن آئے گا تب جی جی جی ماشاء اللہ اور اچھا جی میں خود بولوں گا بھائی
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ماشاء اللہ جناب کہ دیکھو میں آپ کو پتا کہ میں نا اکیلے میں ٹرپ کرنا ٹریولنگ کرنا پسند ہے کہ آپ ان کو بتا تا س آپ کو پتا ہی ہوگا کہ گاؤں کاؤ آپ نے سنا ہوگا کہ جو شہر کے لوگ ہیں گاؤں کے گاؤں گاؤں کے لوگ جو شہروں کے لوگوں سے زیادہ فٹ ہوتے ہیں ان کا ریزن آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ گاؤں کے لوگوں کو مطلب گاؤں میں جو ہے روڈ نہیں ہے سڑکیں نہیں ہے تو ایت نہیں فرس نہیں ہے کہ جہاں بھی جانا ہے اگر ان کو سٹی تک جانا ہے تو ان کو دو تین کلو میٹرک پہلے چل کے جانا ہے تو بس ان کو اس لیے وہ سارے بزرگ جوان فٹ ہی ہیں سب فٹ ہیں کہ لوگوں سے زیادہ اور آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل دھو تیس چالیس سال کے جو جوان ہیں وہ زیادہ ہارٹ اٹیک سے مر رہ ہیں ان کا ریزن اس کا ریزن کیا ہے جناب کہ جو آج کل جو شہر کے لوگ ہیں باہر کا جو جوان باہر کا زیادہ کھاتے ہیں جنک فوڈ یہ بلکل بالکل ماشاء اللہ کہ کچھ مطلب گھر میں کھانا بنا بنا ہوا ہوگا تو بھی جائیں گے کہ ممی ہم باہر کے باہر کے ہی کچھ کھا لیں گے کہیں جانا ہوا باہر کا ہی اس جو باہر کا کھا کھا کے ان کا تا ہوا کبھی جو دکاندار ہے ماشاء اللہ وہ سارے تو ایسے نہیں ہوتے لیکن اری بھائی میں بہت ہی بہت بیماریاں پیدا ہوتی ہے بالکل بالکل تو یہ میں یہی چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اپنے گھر کا کھانا کھاؤ بالکل ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ جناب بھائی جان میرے کو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا خدا حافظ